السلام علیکم
اللام کیا حال ٹھو اچ سے
ہاں میں ٹھیک ہ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے اک گھر میں سبھی ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہیں
ہ اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
خوشنی سے بیٹھی تھی میںشا آپ سے بات کروں
اچھا کیا ایک بار ہاں پوچھو
ب زندگی میں بہت مشکل مشکل لگتی ہے سب کچھ اگینسٹ لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بس سب چھوڑ دوں تب تمہیں کیا موٹیویٹ کرتا ہے
ہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ موٹیویشن کوئی جادوئی چیز ہوتی ہے لیکن وقت نے سکھا کہ مشکل وقت میں موٹیویشن نہیں پر پز مقصد کام آتا ہے
مطلب
مطلب وہ ہوا جب جس کے لیے تم اٹھتے ہو جب ایموشن ساتھ نہیں دیتے جب کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے تب بھی مقصد تمہیں چلاتا رہتا ہے
لیکن اگر انسان اپنا پرپز ہی بھول جائے
پھر اسے یاد کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہے کبھی کبھی ڈیسٹینیشن سے زیادہ آئیڈینٹیٹی موٹیویٹ کرتی ہے
یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی
دیکھو اگر میں صرف کامیابی کے لیے کام کروں تو فیلئر مجھے توڑ دے گا لیکن اگر میں ڈسپلن اور اسٹرانگ انسان بننا چاہتی ہوں تو مجھے فیلئر میں بھی ٹرینگ بن جاتا ہے
انٹرسٹنگ لیکن جب دل ٹوٹ جائے جب دل ٹوٹ جائے جب لوگ ڈسپوائنٹ کر دیں
تب میں خود سے ایک سوال کرتی ہوں
کون سا
کیا میں دوسروں کی وجہ سے اپنے سپنے چھوڑ دوں
اور جواب
نہیں
اتنا آسان ہوتا ہے
بالکل نہیں کبھی کبھی میں بھی روتی ہوں فرسٹیڈ ہوتی ہوں گغصہ آتا ہے لیکن میں سیکھا ہے کہ اموشن کو فیل کرو ان کے نیچے مت دب جاؤ
مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو اسٹرانگ دکھتے ہیں انہیں درد نہیں ہوتا تو
نہیں طاقتور لوگ کو بھی درد ہوتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ وہ درد کو کے باوجود چلنا نہیں چھوڑتے
تو تمہاری لائف میں کوئی ایسا وقت آیا جب سب کچھ امپاسبل لگ رہا تھا
بہت بار
اور پھر
پھر میں نے دیکھا کہ میری زندگی کا سب سے اچھا چیپٹر اکثر سب سے مشکل چیپٹر کے بعد آیا ہے
مطلب سٹرگل کا کوئی پرپز ہوتا ہے
ہاں ہار اسٹرگل کا نہیں لیکن ہر اسٹرگل سے کچھ سیکھنا سیکھنے کا موقع ضرور ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی کبھی فیوچر سے ڈر جاتی ہوں
ہم سب ڈرتے ہیں
تم بھی
ہاں ہمت کا مطلب ڈر کا نہ ہونا ہی ہوتا ہمت کا مطلب ہے ڈر کے ساتھ آگے بڑھنا
ہاں بالکل
کیونکہ زندگی بہت گہری ہے
اب کہاں پہ ہ کبھی تمہیں لگتا ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں
ہاں لیکن پھر میں یاد کرتی ہوں کہ بیج لگانے اور پھل ملنے کے درمیان وقت لگ جاتا ہے
مطلب صبر
صرف صبر نہیں اچھا بھی
اچھا کس چیز میں
اپنی گروتھ میں اپنی جرنی میں اور اس بات کا کہ ہر دن چھوٹی کامیابی میٹر کرتی ہے
سوشل میڈیا دیکھ کر لگتا ہے سب لوگ مجھ سے آگے نکل گئے
سوشل میڈیا لوگوں کی ہائی لائٹس دکھاتا ہے ان کی اسٹرگل نہیں مطلب کہ وہ جووگ کرتے وہ صرف اپنا کیا رزلٹ دکھاتے وہ اس کے پیچھے جو انسان اس نے کتنا سہا ہے کیسے کیا ہے وہ سب وہ نہیں دکھاتا سے
بالکل ہم پانچ منٹ دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز جو ان کے مطلب جو کامیاب ہو گئے ہیں تب جا کے وہ ویڈیوز ڈالتے مگر پیچھے کا ان کا اسٹرگل وہ نہیں دیکھتے ہیں
بالکل
تو پھر ان انسان کس سے کمپر کرے
ہ بس کل والے خود سے
اگر کلوار ورژن بھی زیادہ اچھا ہو
تو اس سے سیکھو اس سے جلنا مت
اور ا سوال
ہاں پوچھو
جب تم تھک جاتی ہو تب کیا کرتی ہو
میں رکتا ہوں ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ رکنا کمزوری ہے لیکن کبھی کبھی رک کر سانس لینا بھی ضروری ہوتا ہے
بالکل تو گو اپ اور ریسٹ میں فرق ہے
بہت بڑا فرق ہے رسیٹ کا مطلب ہے طاقت جمع کرنا گو اپ کا مطلب ہے سفر چھوڑ دینا
مجھے لگتا ہے میں یہ فرق بھول جاتی ہوں
بہت لوگ بھول جاتے ہیں
تمہاری سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے
یہ سوچ کہ ایک دن میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گی اور خود پر فخر کروں گی کہ میں نے مشکل وقت میں ہمت نہیں ہاری
بس اتنا
اور ایک بات
کیا
جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں امیدوں کو تو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا
یہ اموشنل تھا
زندگی اموشنس کی م ادھوری ہے
بالکل اگر میں تمہیں پوچھوں کہ ایک سینٹینس میں موٹ ویشن کیا ہے
موٹیویشن وہ یاد ہے جو تمہیں تمہارے مقصد تک واپس لے آتی ہے جب تم راستہ بھول جاتے ہو
اور اگر ایک سینٹینس میں ہوپ
ہوپ یا یقین ہے کہ اندھیرا پرمینٹ نہیں ہوتا
اور سٹرنتھ
اسٹرنتھ گرنے کے بعد اپنے کی عادت کا نام ہے
مجھے لگتا ہے کہ میں آج کچھ سمجھ گئی ہوں
کیا
کہ مشکل وقت میں موٹیویشن ڈھونڈنے سے پہلے وجہ ڈھونڈنی چاہیے
بالکل
اور اگر وجہ مل جائے
پھر راستہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو انسان چل سکتا ہے
شکریہ مجھے یاد دلانے کے لئے کہ ہر اسٹرگل کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی
نہیں کہانی ختم تب ہوتی ہے جب انسان خوشی کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے اور تم اب کوشش کر رہی ہو نا
شاید اسی لیے اب مجھے تھوڑا ہلکا محسوس ہو رہا ہے
کبھی کبھی موٹیویشن کسی کوٹ میں نہیں ملتی کبھی کبھی صرف یہ یاد کرنے میں ملتی ہے کہ تم پہلے بھی مشکل وقت سے گزرے ہو اور پھر بھی ہاں ہو
اور شاید یہی ثبوت ہے کہ میں سنتی ہوں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوں
بالکل ا سم ٹائمز تو ا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں کبھی رکنا نہیں چاہیے آگے بڑھنا چاہیے چاہے ہمیں ہار ا مطلب دکھے اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
بالکل یہی بات مجھے موٹیویٹ کرتی ہے
ہاں جب زندگی بہت مشکل لگتی ہے سب کے کچھ اگینسٹ لگتا ہے تب دل کرتا ہے کہ بس سب چھوڑ دووں تو تب ہمیں موٹیویٹ یہ کر کیا کرتا ہے
سچ کہاں پہلے مجھے لگتا تھا موٹیویشن کوئی میجیکل چیز ہوتی ہے لیکن وقت نے سکھایا کہ مشکل وقت میں موٹیویشن نہیں پرپز کام آتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے یہ واپس یہی ہے ہے نا
ان
اور کل کا کیا پلان ہے کل کالج جا رہے ہو آپ
ہاں کل تو جانا ہے من تو نہیں کر رہا ہے مگر جانا ضروری ہے پیپر ہے نا ویسے بھی خالی ہی پیپر دینا ہے میں نے کچھ نہیں پڑا ہے
س ت
میری بہن مجھے بول رہی ہے آپ کو پتا اس سیمسٹر میں نے ایک پین لایا ہے وہ ابھی بیگ میں ہی ہے میری بہن مجھے بول رہی ایک سمسٹر ہو گیا اس پین کو تم نے ابھی تک یہ ختم نہیں کیا ہے میں نے بو میں نے بولا یہ ایسے ہی ہے میں ل ت نہیں ہوں پ بک میں نکلتی مطلب ہاف ٹائم ہو جاتا ہے نا جتنا مجھے آتا میں لکھتی ہوں اور میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتی ہوں میں اٹھتی ہوں دیتی ہوں پیپر اور چلی جاتی ہوں
اچھا کرتے ہو تو آپ کو پتا ہی کیا ویسے بھی اور ویسے بھی وہی کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے
ہاں اب انسان نے فیس بھرا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے ابھی ضائع ہو جائے گا اس لیے میں دےتی ہوں ورنہ میں سوچ رہی تھی میں نہیں دوں گی ایگزام
چلو ٹرائی کرنے میں کیا آ جاتا ہے کم از کم باہر نکلتی ہو اس وجہ سے
ہاں یہ بات بھی ہے آپ کہیں جاتی ہو
ہاں میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں
کچھ جاب کا سوچا ہے آپ نے
اصل میں میری مما زیادہ تر بیماری ہی رتھ تو پھر گھر کا پریشر خود پہ
اچھا ٹھیک اچھا پھر مطلب گھر پی رہنا اور کون کون ہے آپ کے گھر میں
ہمارے گھر میں میں میرے میرا بھائی پھر میری چھوٹی بہن پھر میرا چھوٹا بھائی
اچھا ٹھیک چلو آپ بڑی ہو
ہاں میں سب سے بڑی ہوں گھر پہ باقی سب پڑھ رہے ہیں بس نہیں پڑھتی ہوں
اس نے بھی بہت پڑھا یہ بھی بہت ہی ہے آج کے زمانے میں
ہاں اب کرنا بھی کیا تھا جو ہمارے ڈریمس ہے وہ کبھی پورے ہوں گے نہیں کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں
صحیح میں یہ بات بھی ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے کل سیکھے کیونکہ ہم کسی پہ ڈپینڈ نہیں رہنے چاہیے ڈیپینڈنٹ بننے چاہیے
ہاں وہ بھی بات ہے
اور چائے پی
ہاں میری تو چائے ہو گئی
اچ ہاں میں بھی چائے پی ت ہوں کیا اللہ حافظ
اسیس